ہلو ہیلو
ہوں ہیلو ہاں ہاں ہیلو ہاں ہاں آواز ہاں ٹھیک آپ کی آواز صاف آ رہی ہے
اچھا اچھا آپ بولو مجھے آپ بول رہے تھے ہم ٹائلوں کے پا ٹائل والے کے پاس گئے تھے
ملے اتنے اتنے اچھے اتنے اتنے او ہو لیکن مہنگے لیکن مہنگے مہنگے مہنگے بہت زیادہ اب ہم کل جائیں گے چھتا باز پچھلے سال پچھلے یہ ہم نے لایا نا پچھلے سال بھی اب مظفر نے کہا کہ اسی کے پاس جائیں گے میں نے کہا ٹھیک میں نے کہا ٹھیک ہے جائیں گے اس میں کیا ہے کہا کہ صبح کے ٹائم جائیں گے وہ دیتا ہے پھر بھی لیکن جب ہم وہ ش شال ٹینک والے اتنا مہنگا اتنا مہنگا دیتے ہیں
نہیں ایکچولی مہنگائی آ گئی ہے نا اس لیے آج مہنگائی زیادہ ہے اس کو یہ بولنا تھا مجھے سستا والا دو
مظفر کہتا ہے یہ کہا لگاتا ہے میں نے بھی یہی بات کہاکہی مظفر کو میں نے کہا کہ میں نے کہا ہمیں کیا میں نے کہا ہمیں مت یوز کرنے ہے ڈیلی یوز ہمیں یہ نیچے والا ڈیلی یوز کر اس کو ہم نے لگا ئے مہنگے اس کو کہتا ہے کہ نہیں ایک ہی بار لگائیں گے پھر ان کا جو سستے والے ہوتے ہیں انکا کلر پھر چینج ہوتا ہے اس سے کہا بھی اس نے کہا انتظار ہی کریں گے دو تین مہینے میں لاؤں گا
ہاں
ہاں اور
چل بس ٹھیک آپ ٹھیک ہو
شکر خدا کا
ہاں میں نے میں نے پی ابھی چائے میں نے پی ابھی چائے میں نے چائے پی بس ایسے ہی کر رہے تھے میں نے بولاب ہم کام کریں گے یہ کہ مجھے ماشری بہن کی بیٹی بھی فون کر رہی تھی کال کی میں نے بولا پہلے ایک ایک کال ہم کریں گے اس کے بعد میں اس کے سات اس کو بچاری کو تین پینڈنگ ہے بس اس کا وہ پھر اس کے بعد اورایک کام آئےگا
آپ کو کتنے پینڈنگ ہے
مجھے تواب مجھے تو آپ ایک پینڈنگ ہے نا مطلب ایک اس میں پانچ میں مجھے ایک پینڈنگ ہے اب بس ابھی تو یہ تیس آئیں گے ہمیں ابھی تو ہمیں تیس آئیں گے تھرٹی آئیں گے یہ ہمیں تھرٹی ٹاسکس ہیں یہ
جتنا ٹا
ہاں ہاں کریں پھر میں آپ کو اس کے بعد دوں گی نا کسی اور کا نمبر وہ آپ کے ساتھ جوائن کرے گا کیونکہ میرے ساتھ آپ پانچ ہی کر سکتی ہو
ا آپ کے ساتھ کتنے ہو گئے مجھے
اور مجھے لگ رہا ہے آپ کو یہ شاید تیسرا والا ہے
ہاں
تیسرا والا ہے یہ آپ کو
اب میں اس کے بعد زییا کے سک وہ کہاں کرتی ہے وہ نہیں کرتی ہے
وہ کہا کرتی ہے وہوکا کہتے وہ بولے گی میں کروں گی میں کروں گی تو کرے گی کچھ بھی نہیں
آپ دینا آپ دینا اپ اس کا نمبر اس کو بھی دینا م میرا نمبر جو کرے گا
ہاں ہاں میں آپ بولوں گی نا دیکھوں گی نا میں کون ہے آپ کو اس کے ساتھ ہو
ہاں
بس
اس وقت ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں بس شکر اللہ کا بس بچے ٹھیک ہیں باجی نہیں مجھے اسی دوائی سے ہوتی ہے ہوتا ہے یہ ہاں کل ٹیوشن کھلا ہے کل ٹیوشن
آپ نے ہی ٹائم
اپنے ہی ٹائم ہاں اپنے ہی ٹائم صبح کہاں رکھوں گی صبح تمس صفائیی پکانے سے پکا پکاتی رہتی ہوں نا اس میں
ہاں اور اور صبح کے ٹائم
کام تو زیادہ ہوتا
زیادہ ہی ہوتا ہے ہاں اور تھک بھی جاتے ہیں
اور کیا پھر تھوڑا ریسٹ اگر ملے گا آدھے گھنٹے ایک گھنٹے تک تو اس کے بعد میں کروں کوچنگ اپنے ہی ٹائم پہ
ٹھیک ہے بایا اس وقت ٹھیک ہے وہ کہاں گئے گھر نہیں ہے
بایا یہی پہ ہے مے نہیں نہیں میرے سامنے ہے وہ میرے سامنے ہے وہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہم کیا کرے وہ ایسے دیکھ رہا ہے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے ابھی اس کو پتا ہی نہیں ہے یہ کام چل رہا ہے یہ ہم کہ رہے آپ کا کام کر رہے ہیں
آپ دینا کسی کو میرا نمبر
میں دوں گی میں دوں گی کسی کو نمبر آپ اور میں دیکھوں گا پینڈنگ کس کو ہے مجھے میں دیکھوں گی نا پینڈنگ پینڈنگ کس کو ہے جس کو پینڈنگ ہوگا نا پانچ اس کو بھی تو اس کو بھی تو ام آئیں گے نا پیسے خالی آپ کو ہی آئیں گے جس کے ساتھ ہی کریں گے ہم اس کو بھی آئیں گے اس میں ٹائم تو ہو ہوگا دس دس منٹ تو ہوں گے مگر ٹھیک تو ہے نا پھر اس کے بعد جو کام آئے گا نا وہ والا اچھا ہے کیونکہ وہ خود سے خود کرنا ہے ہمیں
ہاں وہ مجھے آئے گا
اچھے سے آرام سے وہ کیا وہ تو اس سے آسان ہے
سچی آپ کو نہیں لگتا تھا کہ مجھے آئے گا مت
نہیں نہیں مجھے پتہ تھا یہ کیا ہے اس میں کال کرنی ہے اس میں کیا کرنا ہے ادھر نہ نمبر چینج کر نمبر لکھنا ہے تو کال کرنا ہے وہ تو ہم ایسے بھی کر رہے ہیں نا
ہاں
اور بچے کہاں ہے وہ چھوٹی والی کہاں ہے
چھوٹی والی سو گئی اس نے کہا دا نانی کو مجھے دے دو پاپا پھر اس نے دیا اس کو پھر ایسے ہی سوگئ نہ کھ ایا نہ کچھ تھک گئی نا دھوپ اور گر
ہاں ہاں اور زیادہ گرمی تھی نا اسی وجہ
دن ہوں اور
اور بسس چل رہا ہے
چل با بائ
وہ چل رہا ہے
اوں اب کل مہ نور آئیں گی لیکن مہ نور کل ریوژن کریں گی
نہیں ابھی وہ ابھی تو لرنینگ وہ کر رہی ہیں ابھی ریویژن کہاں کرے گی ابھی تو اس کو ایک مجھے لگ رہا ہے اس کو ایک کاپی پینڈنگ ہے ابھی میرے خیال سے شاید ایسسٹیمم کر رہی تھی نا پرسوں مہ نور
اسکو آیا ہے نہ سلیبس اس میں انگلش میں
اچھا اس کو آیا سلیبس میں ہی خالی انگلش
ہاں انگلش میں اردو میں کشمیری میں
اچھا آیا نا آپ مجھے وہ سینڈ کرنا پھر اس کو میں ڈیلیٹ ہوں گی کوئی لسنس
نہیں وہ آپ نے کروائی اس سے
اچھا کیا اس نے وہ
ہاں اور لاسٹ والا بھی کر رہی ہے اس نے مجھے دکھایا نا اب خود کرتی ہے نا جی اپ نے خود لا ہے خود کرتی ہیں
نہیں اس کی پیٹائی پڑی نا پرسوں سے دو تین بار میں نے اس کو کرنٹ لگا ہے نا اسی وجہ سے ہوگا جال بیٹ جال بیٹ کرن جوال بیٹکا
نہیں اس لیے اب خود آتی ہے کر دی نہ نہ آتی ہے
ہاں ہاں
آتی ہے
اس لیے اس کو وہ ہوگا نا میں نے بولا یہ لرن نہیں کرتی ہیں تو اس وجہ سے اس کو پرس بھی پڑی نا پیٹائی
نہیں نہیں شکر الحمد للہ آپ نے اسے لائن پہ لایا کیوں جھوٹ میں بولوں گی
نہیں یہی تو ٹھیک پڑھتی ہے نا مگر مو مت کھولتی ہے یہ
ہوں
منہ نہیں کھولتی یہاں پہ دو نہیں کھولتے منہ ایک تو یہ تو دوسری والی وہ آئش ہ وہ بھی سیم ایسی ہے
ہمم میں نے کہا چھوٹی والی کو چلو ٹیوشن کہتی آٹو میں آج میں ٹیوشن چھٹی کروں گی آج میں نہیں جاؤں گی میں نے کہا آپ کو ہے چھٹی ہ
اس کا ہوا آپ کا ایڈمیشن کا کچھ
اس میں ہی ابھی نکلیں گے نا فارم اس اگست میں کہ سپٹمبر میں نکلتے ہیں نا
اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک
قیمت ابھی ہم نے اپنی کاروائی برابر کی
اچھا کاغذ شاغذ اس میں کیا کاروائی کرنی ہوتی انکم ونکم وہی بنانا ہوتا تا ہے اور کیا بات
نہیں انکم انکم ای ڈبلیو اس بنانی اور
وہ وہ تو ہوتا ہے نا اب سارا جس کے پاس لیبر کارڈ ہوتا ہے تو وہ تو انکم ہی ہے نا لیبر پڑ کیونکہ وہ تو مزدور ہی ہے نا
کہ بات انکم کی بات چھڑا ای ڈبلیو ای ڈبلیو ایس ای ڈبلیو ایس وہی نا وہی وہی ہے سب کچھ ای ڈبلو ایسم ای ڈبلو جس کے پاس ای ڈبلو ایس جس کے پاس ا آپ کو پتا ہے کس کے ساتھ مجھے لڑائی ہوئی مظفر ہ واجہ یہی ہے اس کو یہی ضد ہے اس نے سنا کسی سے لیکن اس نے ہاں اس کی بیٹی کا مت ہوا وہاں پہ
اچھا اچھا ایکچولی آپ کو آپ کبھی نہیں ہوتا اگر آپ کی آپ وہاں سے نہیں رہتے
وہ اور کیا وہی نا اصل میں وہی
وہی وہی اصل میں وہی بات ہے کیونکہ ان جو یہ سب اسکول بڑے والے اسکول ہوتے ہیں نا یہ ان کو جو ارد گرد اپنے ارد گرد رہتے ہیں نا ان کو یہ اس لیے ان کو دے تے ہمسائ کو نہیں مطلب یہ یہ جو س پل کا شور ہوتا ہے یا کچھ میسی ہوتا ہے اس وجہ سے یہ لیتے ہیں ان کو آیا سمجھ میں
ای ڈبلیو ایس کا مطلب ہی وہی ہوا نا یہ یہی کہ ہے ہاں اس پہ وہی کا ایڈریس ہونا چاہے راشن کارڈ ہے نا وہ ہونا چاہے وہاں کا راشن کارڈ ہونا چاہے وہاں کا آدھار کارڈ ہونا چاہے وہاں کا اچھا یہ جو ڈیلیوری کارڈ ہوتا ہے نا ماں کا
ام ام
اس پہ بھی وہاں اسی وہاں کا ہی ایڈریس ہونا چاہیے
اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھ
ویکسین ہے نا ویکسین جس پہ ویکسین کرواتے اس کو بھی اسی کا ایڈریس ہونا چ چاہیے ملنے چاہیے سارے
اچھا ٹھیک
پھر جو یہ یہ ڈے نا جب ف برابر ہوتی ہے تو پھر دیتا ہے وہ تحصیل دار ہے نا
م
ہاں ہاں یہ ہے یہاں کے یہ ہے پرماننٹ یہاں کے پھر اسی پہ دیتے ہیں ایڈمیشن پھر دیتے ہیں اسی پہ ایڈمیشن سنو